ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں اچھا سے اپ ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ کا اس پہ صالحہ نام چڑھتا ہے
ہاں ہاں
وہاں سے رخسانا چڑھتا ہے ٹرو کالر سے
ہاں وہاں سے رخسان چڑھتا ہے کی میں نے اس ایپ میں اپنا نام دیا ہے
اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا ہی نمبر ہے نا اچھا ٹھیک ہے آپ کب سے یہ کام کر رہے ہو
مجھے ایک دو ہفتے ہو گئے
اچھا ابھی پیمنٹ نہیں آئی
نہیں وہ ان دنوں چل نہیں رہا تھا اس لیے
ہاں ہاں اس کو کچھ سرور ڈاؤن تھا دیٹس وائی
ہاں میں مہجر نگر سے ہوں
اچھا آپ وہیں پہ رہتے ہو آپ کیا کرتے ہو آپ اسٹوڈینٹ ہو ہیلو ہیلو آواز آ رہی ہے ہیلو
ہیلو
آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے
وہاں سے پیچھے سے شور ارا آپ کہیں اور جاؤ کسی اور روم میں کیونکہ خراب ہو جائے گا اس سے شور سے اس کو پیسے کٹتے ہیں پھر
ٹھیک ہے ایسے ابھی ٹھیک ہے
ہاں ہاں ہاں آپ کہاں پہ ہیں مچور نگر ہاں ابھی بھی آ رہا ہے یہ کیا ہے وہاں پہ یہ کون کس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں
نہیں کوئی آواز نہیں میں اور کمرے میں ہوں
اچھا نہیں نہیں پیچھے سے آ رہی ہیں نا مجھے تبھی تو میں سن رہی ہوں یہ وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے
نہیں یہاں پہ کسی اور کے گھر میں آئی تھی یہاں پہ تو شادی تھی اس لیے
اچھا اچھا یہ اسی لیے شور ہے ادھر
ہاں
ٹھیک ام آپ کیا کرتے ہو
میں اسٹوڈنٹ ہوں
اچھا کس کلاس میں
سیونتھ
آپ اتنے چھوٹے ہو
ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک چلو ٹھیک ہے اور بت اؤ گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں چس سے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر شکر میں آئیمن دی کی کازن ہوں ایا سمجھ
اچھا ٹھیک
ہاں میں اسکی بہن ہو رامپور سے ہمم میں نہیں ہوں اسٹوڈنٹ م میں این ای اس تھیولوجسٹ ہوں
اچھا ٹھیک
ہوں
ہوں
میں ہاں میں دن میں بزی ہوتی ہوں آپ نے کل بھی شاید کال کی تھی ہے نا میں تب بھی بزی میں ہاسپٹل سے لیٹ ہی آتی ہوں تو اس کے بعد میں کرتی ہوں یہ جب فری ہو جاؤ گی تب کیونکہ آج سنڈے تھی نا آج آف تھا میرا دیٹس وائی میں آج فری تھی ادر وائز آج بھی بزی ہوتی میں سات آٹھ بجے آتی ہوں وہاں سے پھر نو بجے کے بعد یہ کرتی ہوں ائیمن دی بولتی ہیں اس اس کا نمبر لے لو ان ساتھ بات کرو تو ہو جاتا ہے اس کو ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہوتی ہیں دھٹس اٹ آپ نے اس سے پہلے اور کوئی ٹاسک کیا تھا
ہاں مجھے پہلے فائیو میں سے آئے تھے نا جو میں نے پہلے کیا تھا تو وہ میرے کم پلیٹ ہو گئے پھر اس کے بعد ابھی ٹین ہے تو اس میں سے مجھے ابھی ہاں ابھی آٹھ کیے میں نے اب مجھے دو تین بچے ہیں
اچھا ابھی اور آئیں گے نا آپ کو اس کو تھرٹی یا ففٹی آتے ہیں میکس
ٹھیک
ہوں لیکن پیمنٹ ساتھ ساتھ میں ہی آئے گی جو ہی آپ کا یو پی آئی کنیکٹ ہوگا تو پ پیمنٹ آ جائے گی
اس کو پھر سبمٹ کرتے نا پھر ابھی مطلب وہاں پہ یو پی آئی چل نہیںے رہا ہے
مجھے بھی ابھی نہیں چل رہا ہے کیونکہ ہم نے کم ہی ٹاسک کیے ہیں نا ابھی
اچھا ٹھیک وہ آحمن دیدی نے بولا تھا کہ
کو یہاں سے بھی یہ کرنا ہے اٹینڈ کال وہاں سے بھی اٹینڈ کرنی ہے کال تب جا کے کیونکہ یہ بوتھ سائڈس والا ٹاسک ہے ٹھیک ہے دیکھو آپ نے ابھی میری کال ریسیو کیا اب میں آپ کی کروں گی اس میں بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے
ہمم
اس میں بھی فائدہ ہے آپ کو ویسے فائدہ ملے گا اور جلدی یو پی آئی آن ہوگا جب آپ ایسے کرو گے ایسے کام کرو گے تو ٹو وے پروسیس ہے یہ آیا سمجھ
ہاں ہاں
ہوں اور آپ کیا بول رہے تھے آئمن دی کیا
یہ آئمن دی نے بولا تھا کہ پانچ ٹاسک جب ہو جاتا ہے اس کے بعد پیمنٹ آتی ہے
لیکن اس کو کچھ سرور ڈاؤن تھا نا پرسوں سے میں نے خود میں نے پتا کتنے ٹسکس کا کیے ادر وائز یہ میرا ٹینتھ والا ٹاسک ہے
اچھا
یہ میرا ٹینتھ والا ہے اور میں نے وہاں سے ریسیو کیے چار پانچ پھر بھی میرا یو پی آئی نہیں چل رہا ہے ابھی
اچھا
ہ کل مت ہو جائے گا کل کل سے پروابلم ختم ہو جائے
ہمم
ہاں میں نے اس کو اپڈیٹ آیا تھا میں نے کیا اپڈیٹ آپ کو نہیں آیا اپڈیٹ
ہاں میں نے کیا یہ اپڈیٹ
اب وہ وہاں سے کریں گے وہ ہاں
ہاں ہاں
کمپنی والے ٹھیک ہے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اس کے ساتھ
یہ ایک دو ہفتے ہوئے نا مجھے
ہوں اچھا اچھا ا بلہ شور وور نہیں ہونا چاہیے کال کو ادر وائز اس کو پیسے کٹ ہو جاتے آیا سمجھ وہاں یہاں سے شور اگر ہو جائے گا نا اس کو کال کٹ اس کو پیسے کٹ ہو جاتے ہیں ایج سے
میں گھر پہ نہیں تھی اسی لیے
اب دعوت پہ ہو
ہاں ہاں
کس کی شادی ہے کزن کی
وہ ہاں میری مما کی کزن ہے
اچھا مما کی کزن ہے وہیں پہ ہے وہیں پہ رہتے ہو اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اور آپ آپ وہ سمر ویکیشن سے ہے اسی لیے آپ کام کر رہے ہو نا
ہاں
ا کچھ کام نہیں دیا اسکول میں سمر ویکیشنس میں کے لیے
میں نے وہ بھی کمپلیٹ کری ہوں
اچھا اچھا ٹھیک ٹ
ہاں
اچھا اور بتائیے آپ اپنے بارے میں گھر کے بارے میں کیا ہی بات کریں گے یہی بات کریں گے
ہاں
اور آپ ٹیوشن ویوشن جاتے ہو کہ نہیں
میں چاہتی تھی اب میری ٹیوشن میم کی بھی شادی ہے تو اس نے چھوڑا ابھی فی الحال میں سیلف اسٹڈی کرتی ہوں
اچھا سیلف اسٹڈی کرتی ہو ٹھیک اسکول کون سا ہے آپ کا وہی پہ ہے
ہاں وہ پاچشاہی باغ میں ہے اسلامک
اچھا اچھا اچھا ا چھا وہ کیسا اسکول ہے میں نے اس کے وہ ذاکیر ناںک کا سکول ہے نا شاید مطلب اسی کے نام کا بنا ہوا سم تھنگ لائک دیٹ اسلامک گلوبل وہ ہے اں بول رہے تھے مجھے کچھ کچھ وہ اچھا اسکول ہے وہ کیسا ہے وہاں پہ کیسا پڑھاتے ہیں
وہاں پہ اچھا پڑھاتے ہیں لیکن اب وہ ایٹھ تک کی ہے نا ا ہاں وہ ایٹ تک ہو گیا پہلے ٹینتھ تک تھا تو اب ایٹھ تک ہی ہو گیا
وہاں پہ کیا وہاں پہ فیمیل ٹیچرس ہیں
ہاں فیمیل بھی میل بھی
اچھا
وہاں پہ قرآن بھی ہے عربک پ اور صبح الگ ٹائم ہوتا ہے کچھ بچوں کے لیے جو ایسے چوز کریں گے ناظرہ قرآن پڑھنا اور حفظ کرنا ہاں اس کے لیے الگ ٹائم ہوتا ہے
مطلب اچھا سکول ہے
ہاں ہاں
پورا پاتا ہے کیونکہ ہمیں ایک بیبی کو ڈالنا ادھر وہ بھی دو سال کی ہے اب جب تیس تیسرے سال میں جائے گی تو ہم سوچ رہے تھے ہم اس کو وہی نا ایڈمیشن کرے ایسے
اچھا اسکول ہے
کیونکہ یہاں سے نزدیک ہو جائے گا نا وہ
ہوں
یہاں سے نزدیک ہو جائے گا اب ہے یہاں پہ پاپور میں بھی اسکول لیکن وہ اچھے وہ ایسے انگلش میڈیم میں کھالی ہم چاہتے تھے نا اس کو وہ قرآن کے تعلیم بھی وہی سے حاصل کرے تاکہ پھر درز گھا ورز گا نہ جانا پڑے ہے نا وہاں سے ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے پھر اور کھیلنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا ب چیے کو دٹس وائی تو اگر یہ اچھا اسکول ہے تو پہ ہم دیکھیں گے اگلے سال ہم نے اس کو اسکول میں ڈالنا ہے تو کوئی کرتا ہے آپ میں سے مطلب کزن وزن اس کے ساتھ کا ایپ جس نے ڈاؤن لوڈ کی ہے مطلب یہ بس آپ کی
کو پتہ ہاں اور کوئی بھی ہاں ہاں مما اور پاپا کو پتہ ہے ہاں بس
آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں سبلنگس
کوئی نہیں میں اکیلی ہوں
اکلے ہے
ہوں
اچھا ٹھیک ہے
ہاں
اور اچھا آپ قرآن ورآن سارا اسکول میں ہی پڑھ پڑھاتاہے آپ نہیں وہاں سے آ کے اسکول سے آ کے قرآن ورآن مطلب جاتے ادار سبتھ پر
میں میں جاتی ہوں ایسے اسکول میں میں ناظرہ پڑھتی ہوں قرآن اور درسگاہ میں میں حفظ کرتی ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ درس گاہ بھی جاتے ہو
ہاں ہاں میں نہیں جاتی ت تھی میں نے ان اس مہینے ہی کیا جوائن وہ
اچھا آپ مجھے بتاؤ آپ آئمن دی کو کیسے جانتے ہو مطلب ٹیوشن جاتے ہو اس کے پاس
نہیں وہ ہم اس گروپ میں جوائن کیا نا تو پھر اسی وجہ سے ہاں ورنہ مجھے نہیں پتہ تھا تو
پھر آپ کے ایج کے اور کوئی کرتا ہے کہ نہیں خالی آپ ہی کر تے ہو
نہیں پتہ نہیں مجھے اور کچھ کسی کا
اچھا ٹھیک ہے ایک ہو گئے دس منٹ میں کٹ کرتی ہوں ہاں میں میں کٹ کرتی ہوں
اک